آواز آ رہی ہے آپ کو جی آداب آداب
آ آ پپ کی کہانی بتا رہے تھے مجھے وہی بتائیے آپ اچھا لگ رہا تھا
اچھا ہاں ہاں تو متاب وہ لڑکی کے بارے میں میں یہ دینا د بتانا چاہتی ہوں آج کل جو موضوع ہے اپنے ٹاپک پہ یہ رہے گا کہ فرق چاہے آپ کسی بھی تبھی کی کس دیکھ لی جی فق جی ہمیں اس میں کسی کا مطلب کو ریلیجن ایڈ نہیں کرنا ہے ہمیں کسی کا مذہب نہیں
کسی مذہب یا کسی اس کی بات نہیں ہو رہی ہے یہ
اتنا نہیں ہے یہ سبھی میں مطلب انسانیت میں ہی یہ فرق ہے انسان کی جو جی بالکل ہ جو انسانی فطرت ہوتا ہے اسی میں یہ پوائنٹ پایا جاتا ہے پہا فرق کرجناا اگر آپ کو کچھ انیس س بیس اللہ نے آپ کو تھوڑی بہت کمی بھی سی رکھی ہے تو ہر کے لوگ پہلے پرک نہیں کرتی
تو جیسے ابھی ان کے بھائی کی جو شادی تھی جو آپ بتا رہے ہیں ان کے بھائی کے نہیں کہاں میں پھر ہوا ان کا لکھا ہو کیا د
نہیں دب وہ میں نے ان سے بات ہی کیا تو بھائی آپ سب سے بڑی ہو چلو آپ کا نہیں کر رہے ہیں لیکن پیسہ آپ کا کیوں لے رہے ہیں نہیں وہ تو آپ اپنے فیوچر کے لیے رکھو گے ایز اے جاب کرتی تھی وہ جاب کرتی تھی نا ہینڈی کیپ بھی ہے تو لیکن چل کر سکتے تھا باقاعدہ اچھی سی گھڑیاں پ گھڑی پہنتے تھے وہ ایک وہ چت میں رہتا تھا بکس رہتی وہ کینٹین میں جا کے اپنا ڈنر لنچ بریک فاسٹ سب کچھ کرتی تھی ان کے لیے سب کچھ فری تھا وہاں پہ لیکن ان کا پیسہ ر جو پھر وہ کہیں جاتی تھی گاڑی آتی تھی گاڑی میں وہ جاتے تھے گای سے واپس آ تھے میں نے کبھی جاننے کی کوشش ہی نہیں کی کہ وہ کیا کرتے تھے مطلب ان کی کیا جاب تھی کیا نہیں اب بہتر جانے اچھا ہو برا ہو اپنا تو نہیں جانتے کیا ان کا ورک تھا لیکن ہاں جب وہ لوٹ کتک نا تو بہت بری حالت میں رہتے تھے وہ مطلب وہ جا رہے تو ٹپ ٹاپ خوبصورت بہت اچھے دکھتے تھےے جب وہ آتے تھے نا توسے پے بال بگڑے ہوئے اجیب سی شکل لے کے مطلب یہے بہت محنت کے شدا کام کر کر آے ہو پھر وہ آتے تھے سدا اپنے روم میں وہاں جاتی تھی بیڈ کے اوپر اور آرام کرتی تھی ہاں ہاں پھر جائے واش روم وغیرہ لے واش نہا لیتی تھی پھر آ کے بیٹھھی تھی پھر کھانا وانا کھاتی تھی وہ پھر کبھی میرے پازو سے گزرے بیٹھ کے تو میں انہیں بٹھا لیتی تھی اور پھر ان سے بات کرتے تے تو ان سے پوچھتی تھی تو وہ کہتے تھے کہ تم بہت لکی ہو تمہیں بہت پیار کرتے ہو تمہاری فیملی تمہاریے امی تمہارے ابو تمہارے بھائی سبھی بہت پیار کرتے لیکن بھے میں لکی ہوں مجھے کوئی پیار نہیں کرتی ہ میری بہن ہے جو میری طرف لٹکی نہیں دکھتی میں نے مجھے بہت شوقڈ ہوا جو کاا بہن بحن تو پرچا ہی رہتی ہے اگر تمہاری انگلی دکھے تو کترا پنجہ درد کرتا ہے کہ ت جے کیا ہو گیا کہک فیڈ میں کس طریے ہاں بہن تو ایسی ہی ہوتی ٹھیک ہے تو بتا کہ میری نہ ممی میرا خیال رکھیے نہ پاپا میرا خیال رھیتیے نہ میرا بال میری بہن بس ہندو سگی ماں باپ سگی بہن سگی اس کا جی جی جبھی تو میں نے کہی یہ لوگ کیا آپ آپ کو اڈاپٹ کیا آ ان پیرنٹس نہیں ہے یہیا آپ لوگوں کی آپ کے پیرنٹس نہیں تھے میرے ہی پیرنٹس ہیں بولے میں ان کی پہلی آلاگ سب سے بڑی لڑکی ہوں بولے میں
تو سب سے پہلا بچہ ہونے کے بعد بھی اس کے ساتھ اس طرح ویوہار کیونکہ وہ ہینڈی کیپ ہے وہ چل نہیں سکتا صحیح ہے اور پھر جب اس کے پاس پیسہ آ جاتا ہے تو اسے انہیں قدر ہونے لگتا چاہتی ہے تب سارے چاچا ماما ہھائی
وہ تو چھوڑو چاچا ماما تو دور ہے خاص نمق نزدیک آ گ بہن بھائی نزدیک حضی
ان کے والد ہی ایسا
ہ ہاں وہال جیسی ہے تو ان آ کا نام تھا تلسی تو مجھے بولتی میں نے کا تلسی بولے ہاں تو میں نے نام تو آپ کا بہت پیارا ہے تو مجھے بولتی ہاں یہ میرری پیرنٹس نے رکھا ہے بولے اور اس کے جو چھوٹے بہن بھائی تھے
تو یہ جو ہینڈیکپڈ ہوئے ہیں وہ مطلب دعشی ایسا تھا آپ کے
جن کے پولیو ٹائپ کے ہاتھ پیر باریک باریک ہوتے جو پہلے چل نہیں پاتے تو وہاں پہ وہ ڈاکٹر کے پاس علاج ہوا تھا تو چلنے لگی تھی مطلب اچھی خود سیلف ڈیف ف ت وہ مجھے بتانے لگی آپ سے کو میں اپنے گھر میں رہتی تھی نا بولے پورا کام میرے سے میری اما لی کتی بول مممی میرے سے بہت اچھا لگتا ہے گانا جھاڑو لگوانا کھانا پکانا کپڑے دھونا میں سب کرتی تھی کہ یہ لوگ کبھی مجھے پیار کریں گے تو ان لوگوں نے میر کو کبھی پیار نہیں کرا بولا
تو وہ اس طرح کی ا اس میں ہونے کے بعد بھی انہوں نے گھر کا سارا کام
بری کا پیر کیسے کرتی ہوں گی تو اس نے کہا کہ میں سب بیٹھے بیٹھے کر لیتی تھی تو مجھے بڑا افسوس ہوا
جی
جی مطلب دیکھو اس نے ہار نہیں مانا امپریس
مطلب ہاں تو اس طرح کے بچ اچھ اور آج کی اس میں ہونا بپ رہی بہت بہت ڈفکلٹ ٹاسک
ج فکلٹس تو مطلب اسج کو یہ فیلنگ آتی تھی کہ م کو کوئی نہیں چاہتا یہ لوگ پیسے کو لاتے میں نے کہاج پرسنا کیا تلسی بریانی ہےئے کیا سبول ہ ہوں آلو کا سبزی ہے اور ڈوسا ہے بولے باقی بریانی نہیں لاتا بولے میرا فادر وہ تلگو ا تو وہ جس طریق سے بولتی تھی وہ ہندی کا ٹرانسلیشناں میں ہندی سائڈل میرے کو انگلش نہیں آتی تھی میرا میڈیم تو ہندی تھا گورنمنٹ اسکول میں پڑھلو ہاں تو مجھے پتا آنے لگی تو میں نے کہا کیوں بریانی خود کھاتا ہے بولیے میرے لیے نہیں لاتا ہے بولے میں نے کہ چل میں کھلا دیتی تھی وہ بریانی تو ہنستی تھی کھا لوں گا میں تو بولے کہ انینڈنگ میں کھا سکتی ہوں بولے م کو تو دقت نہیں ہے لیکن بولے یہ لوگ بولے بے بتی کرتے والے میرا پیسے کا چاہیے بولے تو میں نے بولیے ابھی تو کچھ نہیں چاہیے نا تم کو اتنے پیسے لکھ دیا نہیں بولے ابھی تو ڈیمانڈ کر کے گیا کہ چالیس ہزار چاہیے کر کے میں دہ گر گئی میں نے ا بھیچ یس ہزار روپئے
اس کو مطلب انہیں چالیس ہزار روپئے چاہیے اس کے لیے بھی انہیں اچھا
اور مطلب محبت ہ ایک طرح سے کہ بھائی زندہ ہے پیسے دے رہی ہے اچھا
ٹھیک ہے اور جب تک پیسہ کمائے گی تب تک ٹھیک ہے اور جب تک نہیں کمائے گی تو پھر ہاں پھر کوئی پوچھے گا کس کس طرح کی کہانیاں رہتی ہیں نا مطلب لوگوں کو کتنی الگ الگ رہتی کبھی کبھی بول سوچتے ہیں کہ خدا نے ہمیں بہت اچھی چیزوں سے نوازا ہے
بالکل میں تو بولتی دیکھو جب اپن اپنے باڈی کو آئینے میں میرر میں دیکھتے ہیں تو شکر الحمد للہ وک چاہیے کہ ہم بہت اچھے مثال میں بھی ہے ایس متا اس توری جیزو فلمم جیزو کے لیے تھیک ییو
ہاں پر سوچنے والا ایک یہ آتا ہے ا مطلب میری مائ میں تھا کہ وہ ایسا کیا جاب کرتی تھی کہ جب وہ جاتی تھی تو وہ بہت ب اچھی تھی آ ت تھی تو وہ اس طرح سے آتی تھی یہ پتا بس بگوان اللہ ان کی رکشا اکرین
ہم وہ اللہ حفاظت کرے بیچاری کی میر کو کبھی کبھی ان کا خیال آتا ہے تو میں بلکہ دیکھوں
رو کپ جاتی ہے نا رو کپ جاتی ہے نا سوچ سوچ کے
مطلب مجھے یہ کہنا ہے کہ میرا یہ کہنا ہے کہ وہ اس پاس دنیا کی چیزیں ہوگی اب اییسا ہوگیا عزت ہوگی سب کچھ ہوگی لیکن جو محبت وہ اپنے ماں باپ میں ڈھونول گے بہن بھائیوں وہ نہیں ملی اس کو
جی
وہ نہیں ملی نا اسے جو محبت اپنے امی ابو میں بہن بھائیوں میں دیکھ رہی تھی نہیں نہیں مطلب وہ تھوڑا افسوس
وہ شاید تھوڑی بہت اس سے ملی تو وہ آپ سے سے ملی باتیں کر کے
ہاں وہ بیٹھ جاتی تھی میرے پاس کہاں جا رہی کیا کر رہی ہے ہاں تو م جی بولی نا اس کو تم نے کیسے پہچانا کہ میں تکلیف میں مطلب مجھے بر لگے رہا ہے اسب میں نے کہ میں نے آپ چہرے سے پڑھا تو ہنسنے لگی مجھے بتانے لگی ایسا ویسا بھی ہاں پھر انہ نے پوری بات ہی مجھ بتا دیتی س کون کیس سبھی ہیو کر
وہ ان کا من ہلکا کر کے آپ کا من بھاری
ہاں ایسے ہی کچھ تھا خیر
کچھ کچھ کہانیاں نا بالکل ایسے دل کچھ جاتا اور وہول پوری زندگی یاد رہتی کہ ہم شاید اس کے ساتھ اس کے لیے کچھ کر پاتے ہاں بٹ ہم کچھ کر نہیں پاتےست یہی آ جاتی ہے مصیبت یہیں پہ آ جاتی ہے کہ ہم کسی کے لیے کچھ کر نہیں پاتے
کر نہیں پا رہے کیونکہ ہم اپنی ہی مشکلوں میں اپنی الجھنوں میں اتنی مشغول ہیں ب مشغول ہیں تو پھر کیااہی ہم دوسرے کے مسئلے حل کریں گے یہی مسئلہ ہے بہت ہی عہم دل کچھ زیادہ ایک باتیں تیں بیچاری
جی جی جی
افسوس ہ اب دیکھا جائے تو مطلب میرے ساتھ کافی اپ نے ایک ٹاپک چڑھا تھا نا ا بھید بھاؤ ختر ر عرض کرنا اچھے اور خوبصورتی میں یہ بھی تھا میرے ساتھ عمومان میں نے وہاں دیکھ کہ ایک لیڈیز اور ملی مجھے تو اس کا بھی یہی حال تھا وہ سب تریب سے اچھی تھی بس اس کا چہرہ ایسا تھا جسے جلا ہوا بڑے بڑے گڈھےگال پہ اور کالی تھے وہ بالکل بہت رنگ ڈ ڈارک ہاں تو وہ مطلب وہ اھی بہت ٹینشن میں تھی اپنے حالاتوں سے پریش کام اک کیا ہے کیا کس کسی کےے ہے کہ نہیں وہ تو قدرتی چیز ہے نا
قدرتی چیز ہے جی جی ٹھیک ہے چلیے آپ سے بات
جی بالکل جی بالکل بالکل مجھے بھی بہت اچھی ہے جی شکریہ جی